ہلو
السلام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ کیا حال ہے
میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں آج اسکول میں ہماری ٹیچر نے تعلیم کی اہمیت پر لیکچر دیا تھا مجھے یہ ٹاپک بہت پسند آیا
یہ واقعہ بہت اہم ٹاپک ہے تعلیم کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے
بالکل میں سوچ رہا تھا کہ اگر دنیا میں تعلیم نہ ہوتی تو انسان کی زندگی کیسی ہوتی
شاید بہت مشکل ہوتی تعلیم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور سمجھ کی طرف لے جاتی ہے
یہ بات بہت خوبصورت ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے
جی ہاں بالکل تعلیم کے بغیر نہ فرد ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قوم
تمہارے خیال میں تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے
میرے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا اور امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا تعلیم انسان کی سوچ شخصیت اور اخلاق کو بہتر بناتی ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں کئی لوگ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں لیکن اگر ان کے اخلاق اچ اچھے نہ ہو تو ان کی تعلیم مکمل نہیں کہلاتی
جی ہاں بالکل اصل تیلیم وہ ہے جو انسان کو اچھے انسان بنائے
ہمارے دین اسلام میں بھی علم حاصل کرنا بہت زور دیا گیا ہے
جی ہاں بالکل اسلام میں علم کو بہت بلند مقام حاصل ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری قرار دیا گیا ہے
اس لیے مسلم تاریخ میں بہت سے عظیم علماء اور سائنسدان پیدا ہوئے
جی ہاں بالکل انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر دنیا کو بہت سی نئی معلومات اور ایجاداد دی
تعلیم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے
ہاں بالکل تعلیم یافتہ انسان زیادہ بہتر فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا سامنا سمجھداری سے کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ تعلیم انسان میں خود اعتمادی بھی پیدا کرتے ہیں
جی ہاں بالکل جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے اور وہ اپنی صلاحیتیوں کو پہچاننے لگتا ہے
تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے
میرے خیال میں تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو کامیابی اور ترقی کی راہ دکھاتا ہے
اگر کسی ملک کے لوگ تعلیم یافتہ ہو تو وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے
جی ہاں بالکل دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے
اس لیے ان کی سائنس ٹیکنالوجی اور مصحت کے میدان بہت مضبوط ہیں
جی بالکل تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے
اسکول کی زندگی بھی تعلیم کا بہت اہم حصہ ہے
ہاں بالکل اسکول صرف پڑھائی کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ تربیت کا مرکز بھی ہوتا ہے
یہاں ہم مختلف سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی سیکھتے ہیں
جی ہاں اور وقت کی پابندی ذمہ داری اور ٹیم ورک جیسی عادتیں بھی
ٹیچرس کا کردارب پھر بہت اہم ہوتا ہے
جی بالکل استاد قوم کے محسن ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو علم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دیتے ہیں
مجھے اپنی ٹیچرس کی محنت دیکھ کر بہت احترام ہوتا ہے
مجھے بھی ایک اچھا ٹیچر اسٹوڈینٹس کی زندگی بدل سکتا ہے
ہاں والدین کا پھر تعلیم میں کیا کردار ہوتا ہے
والدین بچوں کے پہلے استاد ہوتے ہیں بچے سب سے پہلے انہیں سے سیکھتے ہیں
ہاں اگر والدین بچوں کی تعلیم پر توجہ دے تو بچے زیادہ کامیاب ہو سکتے
جی بالکل والدین کی حوصلہ افزائی بچوں کو محنت کرنے پر مجبور کرتے ہیں
آج کل ٹیکنالوجی نے تعلیم کے تاریکی بھی بدلتی ہے
جی ہاں اب اسٹوڈنٹس موبائل فونس اور کمپیوٹرس کی مدد سے بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں
ج
آن لائن کلاسز اور ڈیجیٹل لائبریریز نے تعلیم کو اور بھی آسان بنا دیا ہیں
جی بالکل اب علم صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہا
لیکن ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے نا پھر
جی ہاں بالکل اگر اسٹوڈینٹس پڑھائی کے بجائے سوشل میڈیا اور گیمز میں زیادہ وقت گزارے تو ان کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے
یہ ٹیکنالوجی کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہ میری رائے ہے
جی بالکل ہر چیز کا مناسب استعمال ہی فائدہ مند ہوتا ہے
تعلیم اور تربیت کے آپس میں کیا تعلق ہے
تعلیم اور تربیت ایک ہی سک کے دو رخ ہیں تعلیم علم دیتی ہے اور تربیت اخلاق اور کردار کو بہتر بناتی ہے
اگر کسی کے پاس علم ہو لیکن اچھا کردار نہ ہو تو اس کا علم معاشرے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں
جی بالکل اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر اسٹوڈینٹ کو محنت اور لگن سے بڑھنا چاہیے نا
ہاں بالکل کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کا کوئی بدلنے
کئی اسٹوڈنٹس صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں
جی ہاں لیکن اصل مقصد علم حاصل کرنا ہونا چاہیے صرف نمبرز لینا نہیں
جی یہ بات بہت اہم ہے
جو اسٹوڈینٹس سمجھانے کے لیے پڑھتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
تعلیم اور غربت کا تعلق ہے
تعلیم غربت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تعلیم یافتہ افراد بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں
اس لیے پھر ہر بچے کو تعلیم کا موقع ملنا چاہیے
جی بالکل کسی بھی بچی کو صرف غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہ چاہیے
پھر تو لڑکیوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے
جی ہاں بالکل اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہو تو وہ پورے خاندان کی بہتری میں کردار ادا کرتی ہے
ایک مشہور بات ہے کہ اگر ایک مرد تعلیم یافتہ ہو تو ایک فرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو تو پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے
جی ہاں بالکل اس بات میں بہت سچائی ہے
مجھے لگتا ہے کہ تعلیم انسان کو خوابوں کو پورا کرنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے
ہاں جی بالکل ڈاکٹر انجنئر ٹیچر سائنٹسٹ یہ کسی بھی پیشے میں جانے کے لیے تعلیم ضروری ہے
لیکن صرف اسکول کی تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی ہے
بالکل انسان کو ساری زندگی سیکھتے رہنا چاہیے
اس سے لائف لانگ لرننگ کہتے ہیں نا
جی ہاں بالکل علم حاصل کرنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا
کتابیں پڑھنے کی عادت بھی تعلیم کا اہم حصہ ہے
جی بالکل کتابیں انسان کے علم اور سوچ کو واسی کرتی ہے
مجھے کہانیوں اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت پسند ہے
مجھے بھی کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے
آج کل کئی لوگ مطالعے سے دور ہوتے جا رہے ہیں
ہاں موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کم کتابیں پڑھتے ہیں
پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے
جی ہاں اللہ حافظ
اللہ حافظ